الل علیکم
وعلیکم السلام
جی آپ ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک
الحمد للہ بھائی سب ٹھیک ہے آپ کیسے ہو
بس خہیر آفت سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک بدہ ٹھیک
کہ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس دعا شکر اللہ کا
ہاں کیا کہتے ہو بھائی
میںس ہی بیٹھا تھا تو میں نے سوچا آپ سے کچھ گفتگو کی جائے کیا آج کل کی آن لائن اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں
بالکل بالکل بھائی بالکل بھائی
تو آپ کچھ جو بولی کہ اس کے بارے میں اس کے فائدے بولے
بھائی دیکھو آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سائنس کا زمانہ ہے تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے ایک دم فاسٹ ہو گئی ہے ایک دم سیف اینڈ فاسٹ ہو گئی ہے آج ہر ہ ہر چیز جو ہے آن لائن ہو گیا ہے یہاں تک کہ ہاں ہم کھانا بھی آڈر کرتے ہیں تو وہ بھی آن لائن سے کرتے پیمنٹ کرتے تو وہ بھی آن لائن سے کرتے ہیں ٹاول کوئی ٹراول کو کرتے تو بس کی ٹکٹ ٹرین کی ٹکٹ پلین کی ٹکٹ وہ بھی سب آن لائن ہی کرنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی وجہ سے بہت سے فائدے ہوئے
بالکل بالکل
تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اس کو ضرورت کے مطابق سے یوز کریں
بالکل بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے
اگر ہم ضرورت کے مطابق یہ ٹیکنالوجیز یوز کریں گے تو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں ہمیں بھی فائدہ ہوگا جو اور جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا
بالکل بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے
اور جو بھائی ہم ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے اگر ہم لمٹ سے زیادہ یوز کریں گے تو م بھی اس اس میں ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے
بالکل بالکل آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں آپ بہت صحیح بول رہے ہیں کنٹینیو کریں
تو بھائی میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ جو آن لائن سسٹم ہوا اس سے سماج اس سے پورے سماج اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جو پہلے پہلے کے زمانے میں ہم جو لوگ ہمارے دادا پرد زیادہ سفر کرتے تھ تھے ان کا سفر مہینوں میں طے ہو رہا تھا ہفتوں میں طے ہو رہا تھا وہی سفر آج ہم یہاں آج کی جنریشن جو کر رہی ہے گھنٹوں میں کر رہی ہے یہ سب ٹیکنالوجی کی بدولت ہو رہا ہے پرانے زمانے میں اگر ہمیں کوئی انفارمیشن کسی کے پاس پہنچانی ہوتی تھی تو دن دو دن بھی لگ تھے تین دن بھی لگتے تھے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے موبائل فون آیا ہے تو تو ایک ایک بٹن دبنے سے ہم ویڈیو کال کر سکتے وائس کال کر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے تو بھائی یہ سب کچھ پاسبل اس لیے ہوا ہے کہ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے
بالکل بالکل
بھائی ایجوکیشن سے ہی سب کچھ پاسبل بولے میرے حساب سے آج کے زمانے میں ایجوکیشن بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ
کیونکہ ود آؤٹ ایجوکیشن لائف از نتنگ
بالکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں آپ اور کنٹینیو کریں
اور جو بھائی میں ایجوکیشن کے بارے میں آج کی جنریشن یا ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے وہ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی دھیان دے کیونکہ کھیل کود سے انسان کی باڈی لینگویج جو ہے ایک دم فٹ رہتی تی ہے
بالکل بالکل
کیونکہ آج آج کے زمانے میں دیکھو بچے جو چھوٹے چھوٹ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو یہ بولتے ہیں کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں موبائل پہ لیکن وہ اسٹڈی نہیں کچھ اور ہی کرتے ہوتے ا ہوتے ہیں مثلا گیمز کھیلتے ہیں یا باقی کچھ ہو ہوتا رہتا ہے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھے بالکل ہاں میں یہی ریکویسٹ کرتا تا ہوں ہر پیرن پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھو اور جو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈیز کی اور فوکس کرو
بالکل بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے
اگر یہ جنریشن جو ہے اسٹڈیز پہ زیادہ فوکس کرے گی کبھی تو آگے جا کے کچھ کر سکتے ہیں کچھ بھشیہ میں کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں
بالکل بالکل آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں
اس سے کیا ہے کہ اس سے کیا ہے کہ سائنس کو اور بڑھاوا ملے گا ٹیکنالوجی کو اور بڑھاوا ملے گا کا اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے
بالکل دیکھیے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دیکھیے ا جو یہ آن لائن پڑھائی ہوتی ہے کہ اس سے جو اگر بچہ آن لائن پڑھے اس کی آئز کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے جو ہیلتھ ہے اس پہ بھی ایشو آ سکتا ہے
بالکل بالکل بھائی میں نے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے
بالکل
بالک اگر ہم لمٹ کے مطابق ہر یہ جو موبائل ہے مطلب باقی کوئی ٹیکنالوجی ہے لمٹ کے مطابق یوز کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرابلم ایشو ہوگی
بالکل
اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا اور جو لمٹ اگر ہم لمٹ کراس کریں گے تو ظاہر سے بات پرابلمس تو آئیں گی آئز میں پرابلم آئیں گی مینٹلٹی ہماری خراب ہو سکتی ہے ظاہر سی بات ہے اور جو اور جو یہ ہے آن لائن جو آن لائن کلاسز ابھی ہو رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ ہاں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ
ج
ابھی دیکھو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے ہے کہیں کہیں جگہوں پہ انسان باہر نہیں نکل سکتا ت دنوں میں تو آن لائن اس اس کے لیے آن لائن کلاسز میرے حساب سے بہتر ہے
بالکل بالکل آپ کی بات سے میں بالکل متاثر ہوں جیسا کہ آپ کا نے بولا بالکل صحیح بولا آپ نے تو دیکھی ا کسی نہ کسی وقت پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر آن لائن پڑھائی کرتے ہیں یہ اچھی ان کے لیے ہے جن کے پاس پورا اچھا دماغ ہو میچور ہو جن کے پاس عقل ہو تو آپ کو پت ہی ہوگا کچھ جو بچے ہوتے ہیں میچور جو ہوتے ہیں جن کو ابھی پوری عقل نہیں ہوتی تو اسے ویڈیوز دیکتے ہیں گیمس کھیلتے اور جو میچور بچے ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے اسے پڑھائی کرتے ہیں
اسکل میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ سے کہ یہ سب ذمہ داری جو ہوتی ہے ماں باپ کی ہوتی ہے
بالکل بالکل
کیونکہ بچ بچے کا سکول جو ہوتا ہے وہ گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے بچے کا پہلا سکول جو ہوتا ہے وہ گھر کا گھر ہوتا ہے جیسے اس کے گھر سے تربیت ملے گی تو آگے جا کے اسکول میں جا کے وہ دوسروں کو بھی وہ تربیت سکھا سکتا ہے
بالکل بالکل آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں تو
بچے کی جو تربیت ہوتی ہے گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے ماں باپ پہ ماں باپ جتنا فوک قصب اپنے بچے بچوں پہ کریں گے تو اتنا زیادہ اچھا بچوں کے لیے ہوگا اس کے بوشیہ کے لیے ہوگا
آپ کو مطلب کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا پریفر کرنا چاہیے ہمارے لیے کیا اچھا رہے گا
ہمارے میں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ہمارے لیے وہی اچھا آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہمیں چاہیے ان سب چیزوں کا بھرپور لابھ اٹھائے لیکن ضرورت کے مطابق لمٹ کے حساب سے ضرورت کے مطابق اگر ہم یوز کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے میں نے میں نے آپ سے ابھی بھی ذکر کی ہے کہ پہلے کے زمانے میں جو کام دو دن میں تین دن پانچ دن دس دن ایک مہینے دو مہینے میں ہو جاتے تھے آج وہی کام ایک دن میں پورا ہوتا ہے آدھے دن میں پورا ایک گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے وہ سب وہ سب ٹیکنالوجی کی بدولت ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کا مس یوز نہ کرے اچھے سے یوز کرے تاکہ ہمیں فائدہ ہو آنے والی جنریشن کو فائدہ ہو
ہاں بالکل آپ نے بہت اچھی بات کیا میں آپ کی بار سے بالکل سہمت ہوں کہ اب ایسا ہو رہے ہے تو دیکھیے اگر ہم دیکھیں گے جو یہ آ اج کل کے لڑکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ زیادہ مس یوز ہی کرتے ہیں فون کا اس کا یہ اچھا یوز نہیں کرتے
ہاں بھائی اکثر اگر دیکھا جائے تو آج کل کے بچے جو ہے فون مس یوز کرتے ہیں لیکن ان کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کوئی ان کو گائڈ کوئی گائیڈنس کرنے والا ان کو چاہیے کہ بھائی ایسا کرنے سے ہمار شریر میں پرابلم ہو جائے گی ہمارے دماغ میں پرابلم ہو جائے گی اگر آپ اچھے کے لیے یوز کرو گے تو اچھا ہی ہوگا برے کے لیے یوز کرو گے تو برا ہی ہوگا دین مجھے لگتا اگر کوئی گائڈ کرنے والا ہوگا تو یقینا سمجھ جائیں گے
بالکل بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے
اور سب سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی مطلب کھیل کود کی طرح بھی مائل کیا جائے تو میرے حساب سے بہت بہت اچھا رہے گا ان اس سے کیا ہوگا ان کے کا فزیکلی اور مینٹلی جو باڈی لینگویج ہے ایک ایک دم فٹ رہے گی تو اس سے ان کے ذہن پہ زیادہ دباؤ نہیں آئے گا کوئی اثر نہیں آئے گا اکثر آج میں نے دیکھا آج کے ہی زمانے میں اکثر بچے بول رہے کیا ہ ہمارے اوپر جو ہے پریشر ہو پریشر ہے پشر یہ پریشر سب ریلیز کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ گیمز میں تھوڑا دھیان دو کرکٹ کھیلے فٹ بال کھیلے والی بال بہت ساری گیمز ہے ان کی طرف تھوڑا دھیان دیتے تو یقینن انکی منٹالیٹی بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ
پڑائی کے ساتھ ساتھ کھیلنا کودنا بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی بات صحیح ہے تو مجھے آپ نے اتنی ساری انفارمیشن دی بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے امید ہے ہماری بات آگے بھی ہوگ تو آپ اپنا خیال رکھے اپنے ماں باپ کا خیال رکھے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے
جی بھائی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا ہے تو ان شاء اللہ دوبارا موقع ملے گا تو آپسے پھر گپت تو وہ ہوگی چلیے بھائی خدا حافظ تھینک یو
شکریہ